وعلیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں بس شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو اچھے سے
الحمد للہ میں ابھی ٹھیک ہوں گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے بھابی ٹھیک ہے
شکر شکر سب ٹھیک ہے بچے وچے ٹھیک ہے وہاں پہ
ہاں سب ٹھیک ہے فاطمہ جان ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے وہاں پہ شکر شکر وہاں پہ کیسے ہیں سب
بس شکر اللہ کا اور بس چڑھی اوپر اب ڈالوں گی بستر پہلے ڈالا مہمانوں کو
وہاں پہ کون کون مہمان ہیں
آپ کی ماسی دو
امم
اور ہے بارامہ اور وہ باراملہ کی
اچھا بارامولہ کی کون ہے
امم ان کی کزن
اچھا اچھا جی اچھا وہ مماں کی بات اچھا ٹھیک وہ وہیں پہ رہیں گے
وہ آپ کیا بارا مولہ جائیں گے کیا بول رہا آپ کیا بول رہی ہو اس ٹائم جائیں گے بارہ مولہ
تو ان کو ہے نا اپنی گاڑی وہاں پہ کیوں رہے آپ لوگوں کو جو
امم کنسٹرکشن آپ کیا کریں گے وہ کل بھی آئے تھے کوئی مسئلہ نہیں اب کیا ہوتا رہتا ہے آپ کہاں بچارے روز آئیں گے
اچھا ٹھیک ہے آپ کام کہاں پہنچا کام
بس چل رہا ہے
اچھا
ابھی لگیں گے دو تین دن چار دن بھی ایک ہفتہ مت آ لگے زیادہ مجھے لگتا ہے
زیادہ لگے گا
شاید زیادہ لگے ابھی کہاں پتہ ان کا کہاں پتہ چلتا ہے
یہ ڈے ڈیز کے حساب سے لائے ہیں مزدور
اور نہیں تو کیا
ہاں تو یہ ایک ایک دن ہاں ایک ایک دن کھائیں گے تو ان کو کیا ہے
آپ کو پتہ ہے میں کتنا ٹائم ہوا
کتنا
ہمیں بہت ٹائم ہوا دو ہونے والا ہے اب مجھے لگا یہ دو مان تو ہو یے دو منتھ ہوگیا
کھا رہے ہیں نا ان کو کیا ہے ان کو دن کے حساب سے
آپ کیا کریں گے نہیں نہیں ہم نے دو واش روم ہم نے دو واش روم کیے نا ٹھیک نیچے والا بھی کیا ٹھیک اس میں بھی ٹائل لگا ہے جو پیچھے سا تھا نا وہ بھی ٹھیک کیا اور وہ دیا دیوار بھی دیا اس سائڈ سے سوزان کی سائڈ سے آنگن بھی ٹھیک کیا اب ہے اس کو
آنگن کو کیا کیا میں سم میں
ہاں سیمٹ کیا اور پاتھ کو لگانے ہیں ٹائل ابھی
اچھا ٹھیک ہات کو بیٹا باہر ہو والے واش روم کو کیا
اس کو بھی کیا پالستر نیا اور ٹائل لگائے اس کو بھی
باہر والے کو بھی ٹایلس آپ لوگوں کو باہر والوں کو ٹائل کم لگانے تھے مطلب آدھو کو ہی آد آدھی دیوار کوئی
ہاں ہاں
آپ کو جیسے ہمیں اوپر ہے نا راب رابیا واش روم نے تھبر والے واش روم کو
ہم نے کیا آپ دکھاؤں گی نا میں آپ کو کل
پورا
اوپر تک ہاں اوپر تک میں نے بولا تھا ہاف کو ہی اوبو جی نے نہیں بولا بولا نہیں اب لگائیں گے
آو ہا کوئی لگا تھا کیونکہ وہ صفائی کرنے کے ٹائم پھر مشکل ہو جاتا ہے
نہیں اس میں نہیں ہوگا مشکل
اچھا
وہ زیادہ لمبا متنا ہے باہر کا
ہاں ہاں ہاں وہ لیکن شو ٹ ہی ہے ہاں اس کو ویسے ہی اچھا ہوتا
ہم نے بولا تھا اب اس کو یہ لگائیں گے گیزر اس نے بولا فٹنگ والے نے اس کی ہائٹ کم ہے گیزر نہیں لگے گا میں نے بولا کوئی مسئلہ ہلو
ہاں ہاں اس کو آواز کٹ ہو رہی تھی ہاں ہاں آر
ہاں یہ نیٹورک کا یہ نیٹورک کا ایشو ہے میں نے بولاہاں اس میں بھی گیزر لگانا تھا ہیلو پھر بولا ایک پلمبر وال پلمبر بو والوں نے بولا کہ اس کی ہائٹ کم ہے گیزر نہیں آ رہا گا میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر بھی ٹینکی بینٹی ٹینکی فٹ رکھ
اچھا ٹھیک اس کو اوپر ہے ٹینکی کے
ہاں ہاں اوپر ہاں سلیب کے اوپر ہے نا ٹینکی اب آؤگی نا آپ کا آتی ہونا نانی حال آبچی ڈاکٹر بن گئی ہو
بیر
اور کیا ابھی تو کیا پتہ ابھی تو بہت ٹائم ہے
ہاں بہت ٹائم ہے
اور نہیں تو کیا بیچ میں آنا ہوتن ہمم بیچ میں آنا ہوتا ہے نا بیچ بیچ میں آنا ہوتے ہیں اور وہاں پر سب ٹھیک ہے بھابھی والے کے گھر کے وہ بھابھی ٹھیک تھی
ہاں وہ ٹھیک تھی
اور اب کون آیا گر ماما ادھر ہی ہے
نہ نہ وہ آئے وہ یہی پہ ہے اس کو وہ مشین لگانی ہے نا
آپ لوگوں نے نے بتایا نہیں میں نے ا اس نے آئمن دیدی نے اس کو بولا وہ بھی آئی تھی نا اس نے بولا تھا میں نے ان کو ایشی ماما کو
اس نے تو کل وہاں پہ اس نے تو بولا کل وہیں پہ ان کو کہ مجھے م لگانے کا جب وہ تبھی نکلی ہے وہاں سے
اللہ کی قسم مجھے پتا ہی نہیں ہے اس جاؤ اس کو بولنا اسے بولا تھا میں نے پھر آئمن دیدی نے بولا میں کہہ رہی تھی کیا محشن محشن بول رہے پھر بولا اشا دیدی نے میں نے ان کو نہیں بولا تھا تو مجھے لگ ہاں میں نے بولا ہمیں کہاں پتہ ہے ابھی میں نے میں ہی تھی اس ٹائم ادھر اور تھی آئمن دیدی اس ٹائم سے کہا ایسے پھر میں نے سنا تھا وہ بیمار ہو اس ٹائم میں نے فون کیا نا اس نے بولا تھا ٹیسٹ ویسٹ وغیرہ وہ یہ تو لیکن اتنا مجھے نہیں پتا تھا آپ کیوں رکھتے ہو چھپا کے بتانا ہوتا ہے اس نے بولا پھر مجھے لگا اب آ ہے تو وہ ٹینشن اس لیے تو میں نے بولا کو اس لیے پھر ایشی ماما نے بولا آئمن کو میں نے ابھی ان کو میں نے ان کو نہیں بولا تھا تو میں نے بولا کہ ابا ہے ادھر تو اسی لیے
ہمم
میں نے کہاں پھر بھی بتانا ہوتا ہے تو فرق ہے اس کو انشاء اللہ نکلے گا ٹھیک انشاء اللہ نکلے گا وہ فری ٹیسٹ ٹھیک اور
بس ٹھیک
جاتی ہو وہا
ہاں میں جاتی ہوں ہاسپٹل کتنا کتنا ٹائم ہوا
ابھی سکس منٹ ٹ فورٹی سیون ابھی تو ٹائم ہے
ابھی ہے ٹائم دس منٹ سے ہوتے ہیں نا
ہاں دس منٹ پانچ ہوگیا نا اوپر تو کاٹنا ہے آپ نے کال کیا نا آپ ہی کو کاٹنا ہے ٹھیک ہے پھر کروں گی میں یہاں سے ایک کال ٹھیک ہے پھر کرو گی آپ وہاں سے اور ایک کال
ہاں پھر کرنا وہاں سے اور ایک کال پھر میں کروں گی پھر تم کرنا
ہاں
آپس سے تین دن پھر تم آپ آپ کو کتنے ہوتے ہیں کالس آپ کو ابھی تھرٹی کالس ہیں
ہاں میں نے کہاں کیے ابھی میں نے کل سے پرسوں سے ہی شروع کیا نہیں میں نے کہاں کیے تھے ابھی
اللہ میں تو تین ہ دو ہی کری کال
مجھے آپ کا سمجھ ہی نہیں آتا ہے اس سے پہلے کیا آپ نے
میں نہ نہ یہ میرا فرسٹ تھا میرا آ سنا بھی اکاؤنٹ نے دیکھو میں نے کہ دس منٹ ایئمن کے ساتھ دوسرے دس منٹ ٹھیک ہے صاحب لیے دس منٹ تمہارے ساتھ آیمن میں نے اب سٹارٹ نہیں کیا تھا اس اس نے مجھ کل شام کو بولا یہ ایسے میں نہیں بولا سا آئیسم آئیسم
کو پتا ہوں
آئیس آئی سمنے آئی سمنے مجھے کل صبح بولا ایسا ہے میں نے پھر آئیمن کو یہی سے کال کی اس نے پھر بولا ایسے ایسے ہیں کرو آپ ٹھیک ہے پھر میں نے اس کے ساتھ دس منٹ دیے آج اور دس منٹ کیے جب وہ آپ کے یہاں تھی اور اب آپ کے ساتھ دس منٹ
آپ کو پتہ ہے آپ کو بھی تیس کرنے ہیں
نہیں کیا تیس
آپ کو پہلے فائیو منٹس آئیں گے نا مطلب دس دس منٹ پانچ بار پھر آئیں گے اور پانچ دس دس منٹ یہ ہے تھرٹی آپ کو پتا تھرٹی تک ہے یہ ہاں لیکن فائ فائ مطلب فائیو ٹائمر
فائیو ٹائمز فائیو ٹائمز ہاں
ہاں آیا
نہیں ہم ہم فائیو فائیو ختم کریں گے پھر ہم کل اور فائیو فائیو کریں گے یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں ایک ہی انسان کے ساتھ
کہاں پتہ مجھے پتہ نہیں اگر لگے گا آپ کو کال وہ اتنا مجھے پتا نہیں ہے مجھے بھی کل پرسوں آئمن دی نے بولا ایسے ایسے کرو تو پھر میں نے کیا اس نے کسی کا نمبر دیا میں نے اس کے ساتھ چار کیے
ہوں ہوں ہوں ہوں
بار اسے لے کے پانچ بار کیے جب مجھے پانچ پانچ بار کرنا مطلب مطلب فائیو ٹم مطلب چار بار میں نے کیا نا پھر مجھے ایک کرنا تھا نا پھر لگ ہی نہیں رہا تھا مجھے پھر میں نے ایک کیا آئسن کے ساتھ
اچھا
کہ دو کی آئسن کے ساتھ اور پھر میں نے ایمن دیدی کے ساتھ ایک کیا اب کیا آپ کے ساتھ لیکن مجھے آئے دو رپہ اس نے چیک کیے نا میں نے بھی ابھی کیا نا اسٹارٹ پرسوں سے ہی پھر میں نے چار ہی کیے تھ چاری بار بات پھر اس نے دیا نا نمبر
ہوں ہوں
اس نے ھ وہ جب آئی نا ب یہ اس نے پھر اس نے مجھے چیک کیا تو میں نے چھ ہی بارہ بھی کیا تھا
اچھا اچھا
ہاں تو پھر اس نے کچھ کلک کیا تو مجھے پیمنٹ آئی ہے ٹو روپیز ان چھ کا اور اور رہ ہے وہ ٹویل ہنڈریڈ کیا تھا تو کاٹو فون پھر آپ کاٹو فون پھر کرو ہو گیا ٹائم
اوکے اوکے ایک سیکنڈ میں کاٹتی ہوں